وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے خیریت سے اور جناب آپ سنائیے خیریت سے ہے
جی جی ہم بھی خیریت سے ہیں الحمد للہ اور آپ کے والدین خیریت سے ہیں جناب
الحمد للہ ہمارے والدین بھی خیریتح جناب اور آپ کے والدین خیریفت ہے
الحمد للہ اللہ کا فضل ہے جناب ہمارے والدین بھی خیریت سے ہیں اللہ کا لاکخ لاک شکر ہے کہ ہمارے گھر میں سب خیریت سے ہیں
ماشاء اللہ الحمد للہ جی جناب اور سنائیے موس سم کیسا ہے آپ کے وہاں پر
جناب موسم تو ایسا ہو رہا ہے سمجھیے کہ دل باغ باغ ہو رہا ہے مطلب کہ ہوائیں چل رہی ہیں خوشگوار موسم ہے پرسکون ماحول ہے
دیھسا الحمد للہ معاشی اللہ ہمارے یہاں پر بھی جو ہے بارش وغیرہ کم بہت اچھی بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ بہت ٹھنڈا ہے گا بہت سکون مل گیا اللہ کے کرم سے
بالکل بالکل صحیح بات ہے اللہ کا ہی کرم ہے جناب کیونکہ موسم کی تبدیلیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے چاند کا نکلنا سورج کا نکلنا چاند کا ڈوبنا سورج کا غروب ہونا سر اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے جناب یہ سا دنیا کے کہ سارے نظام کو چلانے والے اللہ تعالی تو سختی گرمی میں جو ہے آپ کے یہاں بارش ہوئی ہے تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ایک کہ نہیں
بے شک بے شک بے شک صحیح فرمایا آپ نے
ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے گرمی سے راحت عطا فرمائی
بییساک بی ساک صی تو میں آپ نہیں
جی
جی اور سناائیے کھانا وغیرہ لیٹ کھاتے ہو کھا لیا
جی کھانا تو ابھی نہیں کھا ہے مغرب کی نماز کے بعات کھاتی ہیں جناب مغرب کی نماز ابھی ہوئی نہیں ہے ہمارے یہاں مغرب کی نماز لیٹ سے ہوتے ساڑھے سات بجے قریب اذان ہوتی ہے اس کے بعد نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دعا تشبیح وغیرہ کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کھانا کھاتے ہیں جناب یہ ہے کہ عشا کی نماز سے پہلے کھانا کھا لیتے ہیں ہاں یہ معمول یہ معمول ہے کیونکہ معمول ہونا چاہیے چاہے مطلب کہ سونے سے دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے
بشاک اللہ صحی فرمایا کہ کہ کھانے کے دو گھنٹے پہلے سونے کے دو گھنٹے پہلے ہم کو جو کھانا کھانا چاہیے تاکہ ہم کھانے کو اچھی طرح سے پچا سکیں اور ہماری پاچن تنترکیا خراب نہیں ہوتی اب کیا ہوتا ہے اگر ہم لیٹ کھانا کھاتے ہیں لیٹ کھانا کھاتے ہیں تو دیکھیے جناب ہمارے پیٹ میں پچا وہ جو ہماری پاچن تنتر کریا ہے وہ ہمارے کھانے کو پچا نہیں پاتی تو اس لیے ہمیں ٹائم پر کھانا کھایا ہے
آپ آپ ٹہل رہے
جی الحمد للہ ہم تو ٹہل رہے ہیں ماشاء اللہ آات تو بہت دنوں بعد پہلی بارش ہوئی ہے ہمارے یہاں پر یہ جو ہے دو ہزار چھبیس کی پہلی بارش ہے جو ایک گھنٹے بارش ہوئی ہے ماشاء اللہ مزہ آ گیا
ل اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضر ہے جناب کیونکہ گھومنا بھی ضروری ہے سیر و تفریح بہت ضروری ضروری ہے بہت اہم ہے لیک نہیں جناب ہ
صحی فرمایا جناب آپ نے ٹہل رہے ہیں جناب آ کیا ہے بے شک جی اور ہمارے یہاں کیا پیچھے کی طرف جو ہے جناب ہمارے یہاں جو ہے جب نہاری آتی ہے مطلب بارش ہوتی ہے زیادہ تو ہمارے پیچھے نہر آتی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی نہر آتی ہے اس میں جو ہے دیکھنے کو دیکھ میں لاجواب دلچسپ نظارہ لگتا ہے
بالکل بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ کیا بات ہے جناب جب مطلب خوشگوار ہوائیں چلی چل رہی ہوگی اور نہریں جاری رہتی ہے تو مطلب کہ وہاں پہ موسم کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے گرمی کا مزہ ہی
شک صحیح فرمایا آپ بالکل بالکل صحیح فرمایا
جی کیونکہ پانی جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ٹھنڈا زیادہ ہوتا ہے کیونکہ مطلب کہ گرمی کا احساس نہیں ہوتا
بیسا صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح فرمایا
سب اللہ تعی کا کرم ہے جناب اللہ تعالی کا فضل ہے کہ نہریں جا رہی ہے آپ کے یہاں بارش ہو رہی ہے اپ بتائیں کہ مطلب کہ یہاں تک دہلی وغیرہ میں بارش ہو ہی نہیں رہی ہے لوگ پریشان حال ہیں گرمی سے آپ دعا کیجیے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں دہلی کے لوگوں کے لیے اللہ بارش وہاں بھی برسات ہے رحمد کی بوندیں تاکہ گرمی سے راحت مل جائے ہ
بے شکام اللہ تعالی سے دعا کریں کہ دہلی میں بھی جو ہے بارش وغیرہ بڑھتا ہے اللہتعالی تاکہ وہاں کے لوگ باغوں کو تھوڑا سکون راحت ملے ماشاء اللہ
بالکل بالکل جی بارش جو ہے یہ بھی دیکھی اللہ تعالی کی ایک عظیم نعمت ہے جناب کہ بارش کے بغیر مطلب کہ کئی کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو رکا رہتا ہے بارش کے بارش کے انتظار میں رہتا ہے جیسے ہمارے کسان بھائی ہیں یہ بارش کے خاص طور پہ انتظار میں رہتے ہیں کہ بارش ہوگی تو ہمارا فصل جو ہے بہت اچھا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ بارش پانی جو ہے یہ پانی جو ہے ہر ایک کام میں مطلب کہ استعمال کیا جاتا ہے آپ جیسے دیکھے کھانا کھانے میں بھی پانی کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی اور چیز جیسے نہانا ہم صاف ستھرے کرتے ہیں کپڑے صاف ستھرے کرتے ہیں ہم خود کو صاف ستھرے کرتے ہیں اس میں بھی پانی کا زیادہ مطلب کہ ضروری پڑتا ہے
شخ شخ صحی سرما جناابا اپپنا اور جناب سنائیے آپ کو کھانے میں سب سے جو ہے آپ کا سب سے اچھا جو سبزی ہے وہ کون سی لگتی ہے جناب آپ کو
جناب سبزی جناب سبزی میں اچھا تو یہ ہے کہ مطلب کہ گوشت تو سبھی کو اچھا لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ گوشت بھی مطلب کہ طریقے سے کھایا جائے لمٹ سے کھایا جائے مطلب کہ ہفتہ میں ایک مرتبہ ہو ہفتہ میں ایک مرتبہ ہو گیا ہو گیا تو یہ کہ اچھا کیا کہ اچھا پھر مطلب کہ کیا پ یہ پیٹ کا جو مطلب کہ یہ ہے کہ اچھا یہ رکھتا ہے پیٹ کو اگر مطلب کہ ہم روزانہ اگر کھائیں گے تو پھر ہمارے پیٹ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا
گڑبڑ ہو جائے گا اور جو ہے ہمارا جو بلڈ وہ جو ہے کیا مطلب گوشت جو ہے ہمارا ماس جو ہے بڑھتا ہے اس سے زیادہ جو ہے ریگولر کھاتے ہیں اگر ہم تو دیکھیے ہمارا ماس بڑ کا چانس رہتا ہے ماسک بڑھتا ہے بادی بڑتی ہے پیسٹ پیٹ کی تو دیکھیے غلط ہے زیادہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے ڈیلی استعمال نہیں ساتھ دے میں ایک مرتبہ ہو جاتا ہے الحمد للہ وہ
بالکل بالکل بالکل سحی بات ہے جناب بالکل صحی بات ہے اور سب سے زیادہ اچھا کھانا ہم کو لگتا ہے تو دال چاول وغیرہ ہے یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے دال چاول ہو اور اوپر سے نیبو ہو ماشاء اللہ بہت عمدہ قسم کا بنتا ہے جی
بالکل ہمیں بھی بہت مزہ آتا ہے دال اور چاول اور نیمبو ساتھ میں ہو ماشاء اللہ کھانے میں اتنا مزہ آتا ہوتا ہے دونوں مکس کر کے الحمد للہ بالکل لاسواب مجہ آتا تخ
جی جی
دیکھیے آج کل کے کیا آپ جانتے بہار میں جو رہنے والے ہیں سب سے زیادہ بہار کے آدمی جو ہے زیادہ کھاتے ہیں اب جو ہے پہلے بہار کے آدمی زیادہ کھاتے وہ تو کھاتے ہی ہیں لیکن اب راستھان کے جو ہے راستھان کے بھی بہت زیادہ یہ خط ہیں کہ یہ مطلب روٹی اگر آپ رجستھان والوں کو بھی روٹی نہیں دو نا تو روٹی منجور نہیں ہو اگر دال چاول دے دو تو دال چاول سے بالکل خوش ہیں وہ کیونکہ ان کی بھی اتنی اچھی ان کی بھی ایسی عادت پڑ گئی دال چاول کھ لے گی ماشاء اللہ آادت نہیں اچھے بھی لگتے ہیں کھانے بھی ماشاء ء اللہ بہتچھ بڑھیا لگتے ہیں سوادشٹ لگتے ہیں
بالکل صحیح بات اللہ ماشاء اللہ دیکھیے
جی
دال ایسی چیز ہے کہ جو ہر ایک کو پسند آتا ہے دال جو ہے ہر ایک کو پسند آتا ہے جیسے آپ دیکھیے راجستھان میں راجستھان کا جو مطلب کہ بہت ہی مشہور و معروف کھانا ہے دال باٹی اس میں بھی دال بہت ہی مطلب کہ لذییدہ عمدہ بنتا ہے یہاں تک کہ مطلب کہ کئی سارے تو ہوٹل کھلے ہوئے ہیں جناب دال باٹی کا جیسے کہیں کہیں ریلوے اسٹیشن کے بغل میں ہے ہی نا اسٹیشن وغیرہ پہ بھی دال باٹی ملتا ہے تو یہ ڈھابا ہو گیا خاص طر سے کوئی مطلب کہ ہائی وے وغیرہ کے ڈھابے ہووں گے ڈھابے ہو گیا ڈھابے خاص طور پہ یہ مشہور و معروف جو کھانا ہے راجستھان کا یہی مطلب کہ ملتا ہے وہاں پہ تو بہت ہی مشہور شر معروف ہے اور ہمارے بہار میں دال چاول وغیرہ ہو گیا تو یہ بہت ہی لذیذ اور بہت ہی عمدہ ہوتا ہے
بقی الحمد للہ بالکل بہت اچھا لگتا ہے صحیح فرمایا دیکھیے جی اگر دال چاول دیکھیھی جائے تو دال بھی دیکھیے اگر چاول کے سھ میں کون سی صحیح رہتی ہے مونگ مسور کی اچھی رہتی ہے چنے کی دال بیسٹر ہے
جی ہم کو تو چنے کی دال اچھی لگتی ہے بہت ہی
الحمد للہ دیکھیے چنک جی چنے کی دال میں دیکھیے جناب اگر آپ کالی مرچ ڈال دیں تو الحمد للہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے چکن بنایا ہوا ہو اس کی جو خوشبو سب سے الگ آتی ہے چنے کی دال کی خوشبی ماشاء اللہ سب سے الگ آتی ہے
بالکل بالکل سحی بات ہے بالکل بالکل صحیح بات ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی جی بہت ہی بہت ہی اچھی بات بتائی جی چلیے ہم لوگوں کو صحیح سمجھ آتا فرمائیں کیونکہ دیکھیے غذائیں ہیں اللہ تعالی کی اس کی ہم قدر کریں کھا رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں ایک لکما لے پانی کا گھونٹ رہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالی شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ عطا فرمایا کر کے بہت ہی اچھا لگا ان شاء اللہ پھر بات ہوگی خدا حافظ
اللہ حافظ السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ